پل
پنچلام جائی جان
کیس س بھائی جان ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے بھائی گن آپ اپنا بتائیے نا
میرا بھی سب خرییا تھا بھائی جان امی ابو کیسے ہیں بھائی جان
ہاں بائی جان الگ بھی ٹھیک ہے بائی جان کھانا کھا لیے بائی جان
جی بھائی جان کھانا کھا لی
کیا کیا کھ بھائی جان
دال چاول سبزی
ا اچھا لگا ان
جی بھائی جانا اچھا لگا ہے آپ کیا کیا کھائے ہیں بھائی
ہاں بھائی جان ہم تو کھائے چاول اس کے بعد دال اس کے بعد سبزی کھائے بھائی جان سبزی تھان آلو کا کیلا کا
آپ بناائے خود سے کہ ممی جان بنائی امی جان بنائی
ہم خود سے نہیں بنایا بھائی جان امی جان بنائی میری طبیعت تھوڑی خراب تھی
کیا ہوا ہے بھائی جان
تھوڑا سا طبیعت خراب ہو گیا بھائی
دوا کھائے ہیں بھائی
نہیں ابھی نہیں چوبیس گھنٹہ بعد کھائیں گے ذرا
اچھا
آپ کا طبیعت ٹھیک ہے بھائی جان بہت زیادہ موسم خراب ہے نا
جی جی بھائی
اسی کارن ہو گیا
موسم خراب ہے اسی لیے اتنا لوگ بیمار پڑ رہے ہیں
اسی لیے یہی تو دقت ہے بائی گ
امیزان کا سوستھ کیسا ہے بھ جان
ا بھ جان ان کا سواد کافی ٹھیک ہے تبھی تو مطلب کہ تبھی تو کھانا بنا ہیے
ہ ہاں ب
ا
اور ابو جانا ہے آپ کے کیسے ہیں
ابو جین بھی ٹھیک ہے بھائی جان وہ سب سور ہے
اچھا اور آپ ابھی جاگے نا
ہاں بھائی تھوڑا ایسی طرح تھوڑا نیند نہیں آ رہے تھ تو وہی بات میں سوچ ھ کہ آپ سے بات کر رہے ہیں آپ سے بات کیے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے
جی بھائی اور میں موسم کیسا ہے بھائی جان
ہاں موسم ٹھیک ہے بھائی جان مطلب کہ زیادہ گرمی نہیں ہے بولے ابھی گرمی نہیں ہے بھائی جان رات کی صبح میں تو گرمی ہو ہی جاتی ہے
جی بھائی
اور بتائ نا وہاں کا موسم کی اس طر ہے
یہاں کا موسم بھی زیادہ گرمی نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے
اور زیادہ گرمی نہیں ہے
نہیں
تب تو ٹھیک ہے بھائی جان
دوپہر میں گرمی پڑتی د ہے رات کو تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور بتائیے بھائی جان
ہاں بھائی جان میرا سب ٹھیک ہے بھائی جان تھوڑا اور بتائیے نا آپ کا طبیعت وبیعت کیا چل رہا ہے مطلب کہ آپ کو کھاڑ اکھھاڑ نہیں ن ہو رہا تھا ا سنے تھے کہ طبیعت خراب ہو گیا بیچ میں طبیعت خراب ہوا تھا نا
جی بھائی
چلیے کوئی نہیں آم کا شربت پیجیے فائدہ کرے گا بھائی
اچھا کیسے بنتا ہے بھائی جان
بھائی جان اس کو بنانے کے لئے کیا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو مطلب کہ اسین دیجیے گا
جی جی
اس کے بعد اس کو سین دیجیے گا تو اس کے بعد وہ مطلب کہ اس کا جو چھلک مطلب پانی میں چھیلک اس کے بعد جو چھلکا چھلک
جی بھائی
کا گدا نکال لیجیے گا جس میں جو جو ہوتا ہے
جی
اس کے بعد کیا کیجے گا اس کو کہ بڑھیا سے مطلب کہ کیا نہیں کہا جاتا ہے اس کو ہاں بڑھیا سے مطلب چینی کے ساتھ ملا لیجیے گا
جی بھائی
ہو جائے گا مزہ آتا ہے بھائی جان کھانے میں اچھا بھی لگتا ہے سواد بھی اچھا لگتا ہے
دھوپ سے مطلب ر ت نا ہو
ہاں وائی جائے آپ کو بھی کھا ہے بھائی
جی بھائی جان
چلیے تو تو اچھی بات ہے آپ ہاں تو پھر آپ کو بنانا نہیں آتا تھا کیا بھ
نہیں بنانے نہیں آتا ہے اسی لیے نہ پوچھے ب
اور اور بتائیےے بھائی جان مو م موسم تو ٹھیک ہےسر
ہاں آم کا ادھر کیا مطلب ہے بھائی جائے
آم آم پھڑا ہے ٹھیک ٹھاک پڑا ہے اس سال
بارش ہوگا تو بڑا ہوگا نا
جی بھائی صاح بارش بارش ہوا بھی ہے پانچ چھ دن پہلے بارش ہوا بھی
ا تو مطلب کہ کبھی کبھی کچھ زیادہ ہو جا رہی ہے بارش کبھی کبھی تھوڑا کم ہو
جی جی بھ جان سی بول رہے ہیں بھ جان
ہاں یہی دقت ہے ابھی نہیں تو نہیں تو سب ٹھیک ہی رہتا ہے کیا بھائی جان
جی بھائی جان آپ کو مٹن بریانی اچھا لگتا تا ہے کہ نہیں بائی جان
نہیں بھائی ج مانساہاری بوجن ہم کو پسند نہیں ہے آپ کو کس طرح لگتا ہے مانسار
ہ ہم کو تو بہت اچھا لگتا ہے
نہیں بھ ج ہم کو مانساہاری میں تھوڑا مطلب اچھا محسوس نہیں کرتے تھوڑا دقت ہوتا ہے پت نہیں کیا ہے کوئی دقت نہیں ہاں پچن ت نہیں وہ سب ٹھیک ہے بھائی جان دقت یہ ہے وہ ہم کو سواد اس کا اچھا نہیں لگتا
اچھا بھائی
آپ اپنے بارے میں کہیے نا بھائی جان آپ کو کیا کیا اچھا لگتا ہے
ہاں ا کا تو پنیر اور مٹر کا س سبزی بھی اچھا لگتا ہے پھر مرغی کا وہ جو بریانی بنتا ہے
ہاں بائے جا
وہ بھی اچھا لگتا ہے سویا بھی مطلب شاکاہاری اور مساہاری دونوں اچھا لگتا ہے بھائی جان
چلیے تب تو اچھی بات ہے
جی بائی ادھر لیچی جو ہے لیچی لیچی کافی زیادہ ماترا میں پڑا ہوا ہے لچی لچی اور آم اس سب زیادہ ماترا میں پھرا ہوا ہے
گئے تھے کیا بھگوانی صاحب
جی بھائی جان آج آج گئے تھے آج سنڈے تھا رووار تھا نا
ہاں
اس لیے سوچے تھوڑا گھوم لیا جائے باگوانی ہو کا دیکھے ہیں تو آم ام کا سیب مطلب آکار بڑا تھا بارش جو ہوا ہے نا
ہاں
بڑا ہو گیا ہے ہم کہ کر اور لچی کا بھی لیچی کا بھی صحی آکار ہے اے اب لال ہو ا لیچی کا رنگ لال ہو رہا ہے ایک جی ایک توڑ کر ایک توڑ کر کھائائے تو میٹ میٹھا میٹھا سا لگ رہا ہے میھا پا آ رہا ہے لچی میں
ہاں سب تو اچھی یہ بات ہے
آپ کے لیے بھی لائیں گے بھائی جان
ہاں ابھی تو مطلب اتنا اچھا تھوڑے لگے گا
نہیں ابھی نہیں لائیں گے مطلب آئیں گے نا تو لائیں گے ابھی میٹھا ہو جائے گا پورا تو لائیں گے ابھی تھوڑا تھوڑا کانٹا بھی لگ رہا ہے
ہ اور مطلب پہلے آم ہوتا ہے کلچ
پہلے بھائی جان لیچی ہوتا ہے اس کے بعد آم ہوتا ہے بھائی جان
ہ
ایسے تو پہلے اب اب تو پہلے آم ہی ملنے لگ رہا ہے
ہاں بھائی جن وہی تو ہم بھی دیکھ بازار میں آم بک رہا میرے پاپا تو ابو جان لو دو تین لاتے بھی ہے
جی بھائی جان اب اب سسٹم الٹا ہو رہا ہےا بائی ج م
ہوں
چینج مطلب بدل جا رہا ہے اب اب پہلے لیچی آنا چاہیے تب پہلے آم آ جا رہا ہے رسائن اتنا نہ ملا دے رہا ہے کرسی لوگ
ہاں لیکن ابھی والا آم میں سواد نہیں ہے بھ ج پانی جیسا لگتا
سان زیادہ ملایا ہوا ہے نا اس میں
ہ
اور وہ اتنا میٹھا بھی نہیں رہتا ہے سواد بالکل نہیں رہتا ہے اور مہنگا بھی ملتا ہے بھائی جن
ہاں بھائی جن کا بھی مہنگا آج کا دن کیسے گیا بھائی جان
آج کا دن تو بہت مطلب اچھے سے ہی گیا ہے بھائی جان اب دیکھیے کل کیسا جاتا تا ہے
آج کا دن ٹھیک گیا ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان
میرا بھی بر جائے میرا بھی بھی کافی اچھا گیا
اب دیکھیے کل کل بھی خریی ہے سے چلا جائے جائے یہیں
آپ مطلب آپ کو کچھ چیز کا شوق ہے گھومنا کا اس کے بعد کھیلنا یہ شوق کا
کھیلنے کا بہت شوق ہے مجھے گھومنے گھومنا اور کھیلنا بہت پسند ہے مجھے بھائی جان
ا گھومنا بھی پسند ہے نا
جی ب نہیں متروں کے ساتھ گھومنا پسند ہے بھائی جان
کیسے اپنا
جی بھائی ج
ہم کو بھی بھائی جان نا گھومنا بہت پسند ہے ہم نا پہل مطلب پچھلے ہفتے اس سے پہلے پارک گئے تھے ٹھیک ہے بھائی جان
جی بھائی ج
کا موسم نا بہت اچھا تھا بھائی جان ہم دوست لوگ کے ساتھ گئے تھے ب بائی لوگوں کے ساتھ کیے تو خوب مزہ کیے بھائی جان اور پہاڑ اور ندی دیا کافی پسند ہے بھائی جان آپ کو پسند ہے پہاڑ یہ سب کے بارے میں
جی بھائی جان پہاڑ تو مطلب دیکھا جائے تو بھائی جان پہاڑ سب کوئی کو مطلب کچھ نہ کچھ حد تک پسند ہوتا ہے کیونکہ وہ پراکرتک چیز
ہم کبھی نہ کبھی ایک دن تو کاشمیر ضرور گھومیں گا
جی بھائی جان وہی ہم بھی سوچ رہے ہیں گھومنے کا
جگہ دیکھنے کا مزہ ہے کچھ ال الگ ہوتا ہے نا
پریٹکوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے گھومنا مطلب پراکرتک چیز بہت مطلب موجود ہے وہاں پہ
آپ اپنے پریوار کے ساتھ گھومنے گئے کہیں
پریوار کے ساتھ تو نہ ہی لیکن بھائی جان لوگ کے ساتھ گئے تھے ایک بار گھومنے
ہم اپنے پریوار کے ساتھ گئے تھے بھائی جان وہاں پہ بہت مزہ کیے تھے بہت دن ہو گیا بھائی جان
کون کون گئے تھے آپ کے اامز جانا بوجان یہ سب لوگ
گئے تھے امی جان لوگ ابو جان لوگ گئے تھے جیسے ہم نے وہاں بہت تصویریں بھی لی تھی بہت تصویر لیے تے سمجھے بھائی جان وہاں کا کھانا بہت مز دار تھا ہم بہت شوق پنگ بھیتی تھ کا سامان خریدے تھے اور وہی سفر یادگار تھا اس کے بعد کہاں ایک بھی بار گیا کہیں گھومنے پھر اس کے بعد مطلب کہ وہاں پہ ایک سمندر تھا آنے کے سمے دکھ رہا تھا من تھا گھومنے کا لیکن گھوم نہیں ب چھٹیوں میں گھومنا م امی جان ابوال جان کے ساتھ مطلب دل کو کافی سکون دیتا
سی ایک دم سحی بات بولے ہیں بھائی چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھاء لگا
بہت بہت س شکریہ بھائی جان اپنا خیال رکھ کے گا بائی جائ گ
ضرور بھائی جن ضرور
ٹھیک ہے بھائی جان گا ٹھیک ہے پھر بات ہوگی خدا حافظ
اللہ